ہلو وعلیکم السلام کیسی ہو آپ
جی میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
سے الحمد للہ میں ٹھیک ہوں
اچھا جی اور کھانا لائی
جی بالکل بسے کھانے میں کیا بنایا ہے
آج نا میری امی جان نے گوٹ پکایا تھا
جی انشاء اللہ بے حد ہی ضروری ہے صحت کے لیے ویسے بھی اچھا لگتا تا ہے اور صحت کے لیے بھی بے حد ہی ضروری ہوتا ہے انشاء اللہ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل مجھے تو نا بے حد ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے وہ کھانے میں
جی جی ج جی وہ آپ صحیح فرما رہے ہو پر کیا ہے نا کہ گھر کا پکا ہوا کھانا کھانے میں مطلب مزہ ہی کچہ اپنا الگ ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل آپ نے کیا پکایا ا پکایا ہے یہ کھانے میں
جی بالکل میں نے بھی ہاں گوشت پکایا تھا اور کیا بولتے وہ پکایا تھا تھوڑا بریانی پکائی تھی بچوں کے لیے کباب بھی پکایا تھا
ہاں جی بالکل میں نا بیٹھی تھی تو میں نے سوچا کہ میں نا آپ سے کچھ گفتگو کروں اور نہ میں سوچ رہی تھی کہ نہ میں پستکالیہ کے بارے میں بات کروں آپ جی
جی بالکل بالکل شور آپ نے صحیح کیا اور کیا ہی ہاں آپ کو آپ جاتی ہو پستکالیہ میں تو جاتی ہ پستکالیہ مجھے پستکالے جانا نا بے ہی پسند ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل پستکالیہ میں نے پستکالیہ میں نا بہت اچھی اچھی کتابیں ملتی ہیں بہت اچھی بات ہے یہ پستکالے میں ہر طرح کاشت واتن ہے اور نہا پڑھائی میں بھی من لگ جاتا ہے پستکالیہ میں جا کر
گلا آپ نے صحیح فرمایا ہے کیا ہے نا وہاں کا واتورن ماحول وہاں کا بہت شانت ہوتا ہے تو پڑھنے میں بھی دل لگتا ہے اور واقع پڑھنا بھی سمجھ میں آتا ہے انشاءلہ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل میرے گھر پہنا میرے گھر پہ نا بہت ہی زیادہ شور کی وجہ سے نا پڑھائی میں بھا آ جاتی ہے اور پستکالے میں شانت واتاورن رہ ہے اور جو بچے پڑھتے ہیں نا انہیں دیکھ کر پڑھائی کرنا تو پڑھائی میں من بھی لگا
بالکل بالکل ہاں بالکل جو لوگ پستکوں کے مطلب شوقین ہوتے ہیں نا پڑھنے کے شوگین ہوتے ہیں ان شاء اللہ ان کے لیے تو پستکالیہ جنت سے کم نہیں ہوتا ہے واپس جا کے نا ہاں بہت طریقے کی اچھی اچھی مطلب بکس وغیرہ پڑھنے کو دیکھنے کو ملتی ہیں انشاء اللہ پڑھ کے مزہ ہی آ جاتا میرے تو دل ہی نہیں کرتا جیس مو مان سے آنے کا ایسا لگتا ہے کہ میں اور بیٹھ کے میں پڑھائی کر لوں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ ا ویسے نا تم پستکالیہ میں کس پرکار کی کتاب پڑھنا پسند کرتی وہ
جی وہاں پہ نا مجھے نا کچھ اتہاسک دھروہر والی ہوتی ہے اور خدمت پڑھائی سے جڑی ہوتی ہے اور مجھے کہانیاں پڑھنا بے اد ہی شوق ہے پڑھنے کا
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اور ویسے نا مجھے نا اتہاس کی وگیان کی اور جو پریرائک کہانیوں کی کتابیں پڑھنا نا بےحد ہی زیادہ اچھا لگتا اور نہ مجھے کہانیاں پڑھنا ان سے نہ مروجن منورنجن کے ساتھ ساتھ میں نا شکچھا بھی ملتی رہتی ہے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ مطلب وہاں پہ پڑھنا لکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور نا وہاں کے ٹیچرس وغیرہ ہوتے ہیں جو لائبریرین ہوتی ہیں وہاں پہ وہ جی وہ تو وہاں کا ماحول اور بھی اچھا ہوتا ہے پڑھنا اچھا لگتا ہے ان شاء اللہ وہاں پہ جا کے اور ہماری سمجھ میں بھی آتا ہے سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے
ہاں ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی ہر جگہ کی پستکالیہ میں نا جو پک گھر لے جانے کی سودھا ہوتی ہے
جی جی بالکل بالکل اور کیا ہے نا اپنا پروجیکٹ وغیرہ تیار کر رہے ہو یا پھر ہم کسی بھی ٹیسٹ وغیرہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں کسی بھی چیز کی تو وہاں جا کے ہمیں ہر طریقے کی مطلب جانکاری مل جاتی ہے حاصل ہو جاتی ہے اور کیا ہر طریقے کی بک حاصل ہو جاتی ہے ان شاء اللہ ہم وہاں جا کے بہت اچھا لگتا ہے
ہاں جی بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اور نا مجھے نا وہاں پر کہانیاں پڑھنا بہت ہی زیادہ پسند ہے ان سے ان سے نا منورنجن کے ساتھ ساتھ میں نا شکچھا بھی ملتی رہتی ہے اچھی کتابیں ہوتی ہیں نا اچھی کتاب انسان کے بچاروں کو بہتر بنا دیتی ہیں
جی جی بالکل بالکل بالک
ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ کی پستکالیہ میں نا کتابیں گھر لی جانے کی سویدھا بھی ہوتی ہے ہمارے نا گھر کی آس پاس میں نا بہت ساری پستکالے ہیں سبھی پستکالوں میں نا سبھی چیز کی سویدائیں ہیں میں اے سی کی کولر کی سبی چیز کی کتابوں کی سبھی چیز کی سودھاے کسی بھی پرکار کی نا
ہاں جی جی آپ صحیح فرما رہے ہو ویسے بھی نا ہاں ویسے بھی نا آج کل جگہ جگہ پر مطلب کہ لائبریری بنائی گئی ہے پستکال بنای گیی ہےسرکار میں بہت جیادہ سویدھاے رہی ہے بچوں کو مہیا کرا رہی ہے اور اس میں لائبریری میں ہر طرح کے ہر طریقے سے ہمیں ساری سویدھائیں مہیا ہو جاتی ہیں
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل جی ہاں صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے نا پستکالے میں کچھ دنوں کے لیے کتابیں گھر لے جا سکتے ہیں تو نہا مجھے تو بے حد ہی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہانیوں کی کی کتابیں لے جاؤ یا پڑھنے پڑھائی سے سبندت کتابیں لے جاؤ اور نہ ویسے آج کل اپ نے دیکھا ہوگا پستکالے جاتے ہیں اور جبکی انٹرنیٹ بہت ساری اپلبدھ بھی بہت ساری جانکاری بھی اپلبد ہوتی ہے پست کالے میں
جی جی بالکل پر کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ اس کا غلط فائدہ اٹھاتا وہاں کا لائبریری کا تے کچھ بچے وہاں جا کر مطلب فری انٹرنیٹ کی سویدھا ملتی ہے اس میں بیٹھ کے اپنے پکچر وغیرہ دیکھتے ہیں گیمس وغیرہ کھیلتے ہیں کچھ اس کا مسوز مس یوز بھی کرتے ہیں بچے لوگ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے نا ا پستکالے میں نا انٹرنیٹ بہت ہی جیادہ اپیوگی ہوتا ہے ہاں لیکن کتابوں کا آج بھی کم نہیں ہوا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو جو چیز ہمیں انٹرنیٹ پر نہیں ملتی ہے وہ ہمیں کتابوں سے مل جاتی ہے اور کتابوں میں نا سبھی چیز
جی جی بالکل جی بالکل آپ نے عمدہ فرمایا یہ تو کہ مطلب جو چیزیں میں ا ویڈیو وغیرہ دیکھ کے انٹرنیٹ پر دیکھ کے مطلب نہیں ملتی ہے پڑھائی کی ویڈیو ہے یا پھر ہمیں کسی بھی دیس ودیش کی جانکاری ہے جو ہمیں اچھے سے مطلب اچھے طریقے سے اور ہاں بکوں میں کتابوں میں مہیا کرائی جا سکتی ہے کوئی بھی جانکاری وغیرہ ہے تو ہم ترنت ا پستکوں میں پائی جاتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل اب ایسی نا کتابیں پڑھنے سے نا ایکاگگرتا بڑھتی ہے اور بھاشا بھی بہتر ہوتی ہے ویسے تمہارے اسکول میں پستکالیہ ہے
جی بالکل ہے ہمارے اسکول میں بھی ہے ارے ہمارے تھوڑی سی ہمارے گھر کے پاس بھی تھوڑی سی ایک جگہ بنی ہوئی ہے اب وہاں پہ بھی ہے یہ ویسے ساری سویدھا ہمیں مطلب سرکار نے بہت زیادہ پروائڈ کروا دی گئی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل ویسے ناں ودارتھی کو پستکالئے کا ادھک سے ادھک اپیوگ کرنا چاہیے اس سے کیا ہے گیان بڑھتا ہے اور پڑھنے کی عادت بھی وکست ہو جاتی ہے
جی جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہمیں جو ویڈیو وغیرہ دیکھ کے اور کیا کہتے ہیں ہمیں جو آن لائن پڑھ کے پڑھائی سمجھ میں آتی ہے اس سے زیادہ ہمیں عمدہ سمجھ میں آتی ہے مطلب کتابوں کو پڑھ کے ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں کوئی بھی جانکاری لیتے ہیں کوئی بھی پڑھائی کرتے ہیں تو ان شاء اللہ وہ ہمارے جہن میں جلدی بیٹھتی ہے
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے تمہاری کوئی پسندیدہ پستک ہے کہ نہیں ہے
جی میری پسندیدہ پستکیں ہیں جو کہ آ ساہتیہ کی ہے اتہاسک دھروہر کی ہے اور وگیان کی ہے وگیان کی مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں ہمیں بہت زیادہ مطلب دیش ودیش سے جڑی ہوئی خبریں اور ویگانک کھوج وغیرہ ہمیں زیادہ مطلب حاشل ہوتی ہے اس میں جانکاری تو مجھے وہ پڑھنا ہے اور ہم جیسے کتابوں کے کیڑے ہوتے ہیں ناں ان کے لیے تو یہ سمجھ لو کہ مطلب پستکالیہ جنت سے کم نہیں ہوتی انشاء اللہ
ہاں جی ان شاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے اب ایسے مجھے ناں پریڑ آیا ایک جینی ہو کی کت کتابیں بہت ہی زیادہ پسند ہے پڑھنے میں اور ناں جو یہ کتاب ہوتی ہے ناں جب مہان لوگوں کی جیونیاں ہمیں محنت کرنے کی بھی پریرنا دیتی ہے آ پستکالیہ کیسے کہتے پستکالئے کیول ودیارتھی کے لیے نہیں بلکہ سبھی لوگوں کے لیے اپیوگی ہوتا ہے ہر عمر کے لوگ وہاں آ کر لابھ اٹھا سکتے ہیں
جی جی بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ مطلب پڑھائیاں اپنے بچوں کو خود سے آگے کوئی سیکھنے کی چیز ہے تو ہمیں موبائل فون سے چھوڑ کے انٹرنیٹ سے چھوڑ کے ہمیں ترنت مطلب ا اپنی بکوں میں دیکھنی چاہیے کیونکہ وہ بک میں جو ہم پڑھتے ہیں ایکاگرہ ہو کے مطلب دھیان لگا کے پورے دھیان کے ساتھ وہ پڑھائی ہمارے لیے زیادہ ضروری ہوتی ہے اور زیادہ عمدہ بھی ہوتی ہے بے حد ہی خاص ہوتی ہے مطلب وقت پہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا بک میں سے سنا ہوا یاد نہیں رہتا ہے انشاءاللہ
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آ ویسے ناں پستکالیہ واستو میں ہی گیان کا کھجانہ ہوتا ہے جو ویکتی پڑھنے کا شوق رکھ تا ہے اس کے لیے پستکالیہ کسی جنت سے کم نہیں ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے مجھے ناں آپ سے گفتگو کرکے بہت اچھا لگا بہت خوشی ہوئی جی اللہ حافظ